ہلو
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہلو
کیسے ہو آپ
بس الحمد اللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور آپ ٹھیک ہے
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں
گھر میں سبھی ٹھیک ہے ماما پاپا ٹھیک ہے
ہاں شکر آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک
جی شکر اللہ کا آپ کے گھر میں سے بھی ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک آپ کے یہاں سبھی ٹھیک
جی شک اللہ کا ملب ٹھیک
ہاں
کیا کری ہو کھانا وانا ہو گیا
کھان کاا روانہ ہو گیا آپ کا ہو گیا کھانا کانا
ہلو
ہاں آپ کا ہو گیا کھانا وانا
آپ کا آواز نہیں آ رہا ہے
میں نے بولا آپ کا ہو گیا کھانا با
جی میرا بھی ہو گیا
اچھا ٹھیک
ہاں جی
اور بتا
اور سالن کیا تھا
بس ایسی ہی انانڈا تھی
ہلو
اننڈاکری
آپ کی آواز بہت زیادہ دور سے آہی ہے
ہیلو
ہاں جی
ہاں ہلو
اور آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہو
ہاں میں کافی بار کرتا ہوں مجھے آن لائن شاپ
اور آپ کی آواز نا تھوڑا دور سے آ رہی ہے
میں نے بولا ہاں میں کافی بار کرتا ہوں آن لائن شاپنگ مجھے آن لائن شاپنگ بہت اچھی لگتی ہے
ہیلو
ہلو
ہاں جی ہاں جی
میں نے بولا میں آن لائن شاپنگ بہت کرتا ہوں مجھے اچھی لگتی ہے آن لائن شاپنگ کرنا کیونکہ آن لائن شاپنگ ہے نا مطلب کہ مطلب اس میں بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں انسان کو کرنے کے لیے
اور آپ کس پہ کر رہی ہو مطلب کون سے ایپ
میں بہت چلاتا ہوں میں یہی فلپ کارٹ امیزون وغیرہ میشو ویشو اور لوکل وب ویب سائٹس بھی چلاتا ہوں بہت اچھا لگتا ہے مجھے آن لائن شاپنگ کرنا
اچھا مطلب کیوں آپ کیوں پریفر کرتے ہو آف لائن شاپنگ سے زیادہ آن لائن ہی کرنا
کیونکہ دیکھو اس پہ ایک ہی جگہ سب کچھ ملتا ہے انسان کو
ہوں
چاہے آپ کپڑے لے لو وہ بھی کسی بھی برانڈ کے کپڑے ٹھیک ہے
ہوں
آپ جوتے لے لو کسی بھی برانڈ کے جوتے آپ موبائل فون کی ایکسیسریز لے لو چاہے وہ کوئی سا بھی برانڈ چاہئے آپ کو آپ روزمرہ کی چیزیں دیکھ لو آج کل تو آن لائن ہر کچھ ملتا ہے گھر کا سامان بھی کھانے پینے کی چیزیں بھی
ہاں جی
اس وجہ سے میں آن لائن مطلب کہ زیادہ پریفر کرتا ہوں
اچھا ٹھیک
ہوں اور، ہوتا ہے-
ہوں-
میں آپ کو اس کے کچھ نقصان اور کچھ فائدے بتاتا ہوں-
ہوں بتائیے?
سب سے پہلے آپ اس کے فائدے سن لو- پہلی بات ہو گئی کہ ایک ہی جگہ سب کچھ ملتا ہے آپ کو-
ہاں-
مطلب ایک ہی جگہ آپ کو سب کچھ ملتا ہے-
جی اگر آپ فون تھوڑا سا- ساتھ میں رکھتے تو
فون میرا ساتھ میں ہی ہے-
کی آواز دور سے آ رہی ہے?
آئی آواز?
ہاں جی بوولے-
اب آ رہی ہے آواز?
ہاں جی ہاں جی-
ٹھیک ہے میں نے بولا آپ کو کہ ایک تو ایک ہی جگہ ساری چیزیں ملتے ہیں انسان کو-
ہوں
اور دوسری بات کہ- انسان کو گھر بیٹھے سب کچھ مل جاتا ہے ٹھیک ہے-
ہاں جی-
ادھر ادھر نہیں گھومنا پڑتا ہے-
ہاں جی-
گھر بیٹھے فون اٹھایا کیا آرڈر- ٹھیک ہے تو آئے گ ٹھیک ہے, اور- اپنے من پسند سے یہ پیمنٹ کر سکتے ہو چاہے آپ- ان کو جب آپ سامعین آئےگا یوز ٹائم بھی اس ٹائم بھی دے سکتے ہو- یا آپ پہلے بھی دے سکتے ہو یا آپ- جس ٹائم سامان آئے گا اس ٹائم بھی آپ آن لائن پے کر سکتے ہو یہ آپشن اویلیبل-
ہوتے ہیں-
ہیں ہوتا ہے، اور- آپ کو اس میں واپس کرنے کا بھی بہت بڑا آپشن ہوتا ہے-
جی
مطلب آپ سات آٹھ دن کے بعد اگر استعمال چیز کرو گے آپ- کو پھر اس کی مطلب کہ جو اس کی کوالٹی ہے وہ اچھی نہیں لگی- تو وہ آپ واپس کر سکتے ہو اس میں کوئی دقت کی بات-
یہ ہوتے-
نہیں ہوتی ہے اور جو بھی ورائٹی آپ چاہو گے وہ مل سکتی ہے آن لائن- جو کچھ بھی یرائٹی آپ چاہو گی- جیسا ڈیزائن آپ کو چاہیے جیسا- مطلب آپ کبڈی کی بات کرو- کیسا بھی کپڑا چاہیے کوئی بھی ڈیزائن چاہیے جو کچھ بھی چاہیے آن لائن ملے گا ٹھیک ہے
جی
ہمم جوتے کی بات کرو جو بھی جوتا پسند آئے گا وہ آپ لے سکتے ہو آن لائن مطلب کہ وہاں پہ آپشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں
ہاں جی بالکل
اور سب سے بڑی بات
ہمم
کہ اس میں ایزی ٹو ریٹرن ہوتا ہے مطلب کہ آپ چیزیں آسانی سے واپس کر سکتے ہو ٹھیک ہے
جی
اور سستا بھی ملتا ہے چیزوں پہ کچھ مطلب کہ جو کچھ چیزیں ہوتے ہیں ان پہ کئی پرسینٹ آف بھی ہوتا ہے
جی
اب اب اس کے نقصان سنو
ہمم
اس کا ایک نقصان ہے اس کا ریٹ فکس ہوتا ہے وہاں پہ مطلب کہ ڈسکاؤنٹ وسکاؤنٹ کر کے جتنا ہوگا اتنا برابر دینا ہے
ہاں جی
اگر کسی چیز
کؤنٹ ڈسکاؤنٹ نہیں کروا سکتے ہیں
اس کا اگر کسی چیز کا ریٹ چار سو تیس روپئے ہے تو برابر چار سو تیس روپئے دینا پڑے گا
جی اور ایکسٹرا چارجز بھی
اور ڈلیوری اور جو آپ کو بندہ لائے گا اس کے چارجز بھی الگ سے دینے پڑتے اور آڈر کر کے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا ریٹرن کے ٹائم آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا جب وہاں سے پیسے واپس آئے گا اس ٹائم بھی آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا
ہمم
وہ بات ہے اس میں
ہاں جی
میں اور سب سے بڑی بات انسان کو شک رہتا ہے کہ جو میں نے خریدا ہے وہ آئے گا نہیں آئے گا
ہاں پھر وہ آئے گا پھر وہ چیک کرنا پھر اگر صحیح نہیں ہوگا پھر واپس کرنا پھر اس کے ریفنڈ کے پیسے ہے نا
ہاں وہ بات بھی صحیح ہے
جی
اور انسان آن لائن جو آن لائن شاپنگ ہے اصل میں انسان کو چاہے جب بھی انسان کرے گا آن لائن شاپنگ
ہمم کر سکتے ہیں
تو پہلے جو بھی چیز خریدنے جا رہا ہے آن لائن اس کے ریویو ضروری دیکھنے ہوتے ہیں انسان کو مطلب کہ جن لوگوں نے خریدا ہے ان لوگوں نے کیا لکھا ہے اس چیز کے بارے میں یہ کیسا چیز ہے
جی بالکل ایک بات ابھی صحیح بولی کہ ریویوز پہلے چیک کرنے چاہیے
ہاں اگر آپ کو ریویوز اچھے لگے نہیں پازیٹیو ریویوز آ رہے ہیں ٹھیک ریویوز ہیں یہ اچھا چیز ہے کوئی فرق نہیں ہے اس میں تو آپ آرام سے
خرید سکتے ہیں
خرید سکتے ہ اور اکثر اس اکثر چیزوں پہ ڈسکاؤنٹ ہی رہتا ہے
جی بالکل
اور آج کل پت زیادہ اس میں آج کل فراڈ بھی چلتا ہے
کیسے
مطلب لوکل ویب سائٹس سے اگر ہر ہمیشہ ہر ہمیشہ ہر ہمیشہ ایک مطلب جو ٹرسٹڈ اپلیکیشن ہوگی یا ٹرسٹڈ ویب ویب سائٹ ہوگی اسی سے ہر ہمیشہ چیزیں لانی چاہیے
جی
میں میں کہوں گا کہ آن لائن میںنگ بہت زیادہ فائدق چلیے پھر ٹھیک ہے
ٹھیک ہے اللہ حافظ
چلیے ٹھیک اللہ حافظ بائے
اوکے اللہ حافظ
اللہ حافظ السلام علیکم محترم بھائی جان آپ کو